تم
ہاں ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں ٹھیک گھر میں سب ٹھیک
ہاں ہمارے گھر میں سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں ٹھیک سب سب سب ٹھیک ہے
تو بولیے آپ کیا کر رہے تھے
ابھی تو بیٹھا ہوں گرمی کا بے حال گرمی نے بے حال کیا ہے آپ سناؤ آپ کیا کر رہے تھے
بس بیٹھے ہی تھے تو سوچا آپ سے بات کر آپ سے بات کر لو
ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا اچھا سوچ
تو بولیے آپ کس تو بولیے آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں
ہ ہاں پہلے تو ہم آج جو ہمارا حال چل رہا ہے گرمی کے بارے میں اسی اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں
ہاں گرمی کی وجہ سے تو حال بے حال ہو رہا ہے تو الیکٹرسٹی نہیں آ رہی ہے فین نہیں چل رہا اے سی نہیں چل رہا کولر نہیں چل رہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہے
ہاں وہ وہ بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے یہ یہ جو گرمی ہو رہی ہے ابھی اسی کا جو جو گرمی ابھی ہو رہی ہے اس کا ہم اس کا کچھ ابھی علاج نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کارن بھی ہم ہی ہے ہم نے جو اتنی جو جو ڈیفارسٹریشن کی ہم نے جو پیڑ پیڑ جو ا کھاڑے پیڑ کی کٹائی کی اس کی وجہ سے ماحول کا توازن جو بگڑ گیا ہے اور انہوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے اس نے یہ جو ہم نے جو پیڑ کاٹے پولوشن کیا گندگی پھیلائی الودگی پھیلائی سوسائٹی میں اس کی وجہ سے جو گرمی ہو جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہی یہی بات ہاں ہاں یہ یہی
بالکل صحیح ہے
ہاں اسی جو ابھی گرمی ہو رہی ہے جو ہم نے پ پیڑ کاٹے اس کو ہم کو تھوڑا سا کم کرنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا ہی کاٹنا ہے زیادہ اگر ہمیں کم ہی ضرورت ہے تو اتنی ہی کاٹنے اگر ہم نے کاٹ لیے پھر ہم کو اس سے زیادہ لگانے ہیں جب کاٹنے کی باری آ رہے ہاں ہاں
اگر ہم نے ایک کاٹا تو ہمیں دس لگانے ہیں
ہاں ہاں اس سے اس سے کیا ہوگا ہوگا جو ہمارا ماحول ہے وہ
اس سے ماحولتی صاف رہتی ہے
صاف صاف رہتی ہے بیلنس بھی ہو جائے گا ماحول اپنا جو اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں بدل جائے بدل جائے گا
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے اگر پیڑ لگا پیڑ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے پیڑ سے ہمیں میڈیسنز ملتی ہے پیٹ سے ہمیں اکسیجن آکسیجن ملتا ہے جو آکسیجن چھڑتا ہے وہ پلانٹس لیتا ہے پلاانٹس کے لیے ہم ضروری ہے اور ہمارے لیے پلانٹس ضروری ہے
ہاں ہاں وہی بات میں نے بولی جب مگر ایک بات ہے نا جب ہاں جب کاٹنے کی باری آتی ہے ہم پیٹ کاٹتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کاٹ لیتے جب مگر جب لگانے کی باری آتی ہے تو ہم نہیں لگاتے اس اس ٹائم ہم پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا جو پایا جاتا ہے کہ ہم جب لگانے کی باری ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا مگر ہمیں یہ نالیج گ مطلب یہ نالیج ہمیں چاہیے کہ ہم خود میں لائے یہ لوگوں کو بھی بتائے پہلے ہم خود پہ اس پہ کام کرے کہ ہم کو خود سوچنا ہے کہ اگر ہم پیڑ لگائیں گے ماحول کو بچائیں گے آلودگی اس کو بچائیں گے جیسے کہ پانی کو ہم خراب کر رہے ہیں پلاسٹک سے پالیتھیین سے وہ ہمیں بچانا ہے تاکہ جو جو ماحول ہے وہ بچا بچا رہے تاکہ ہمارے لیے جو ہم آنے والی پیڑیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ ماحول بچا رہا تاکہ وہ ہم ایک تو ہم ہمیں نقصانہ پہنچا رہا ہے ہم ہمارے جسم کو ہاں
پیڑس ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں سب کچھ ہمیں پیڑس ملتا ہے اگر پیڑ نہیں ہوں گے آکسیی
ٹھیک ٹھیک وہ وہی
دیا ہے
ٹھیک ٹھیک آپ کی بات صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے ہوں
تو ذمہ دار ہم ہی ہیں جو بھی یہ ہو رہا ہے آج کل آج کل جو بھی ہو رہا ہے سوسائٹی میں کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار سب ہم ہی ہیں کیونکہ ہم نے پیڑ کاٹے ہم نے خود اپنے آکسیجن ہمیں ملتا ہے جیسے پلانٹس پلانٹسوں سے آکسیجن ہم نے خود ان پہ پلانٹوں پہ ٹریز ک ہا ڈی ماری جس کی وجہ سے اپ ہمیں آکسیجن د نہیں آ رہا ہے
نہیں نہیں وہ وہی بات ہم وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پیڑ کا ہاں ہاں
کبھی کبھار کوئی لوگ کوڑے فھینک ندیوں میں پھینکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پولوشنٹ جا ہے کبھی کبھار کوئی لوگ کوڑے جلاتا ہے جس کی وجہ سے دھواں چڑھتا ہے وہ ایئر میں چڑھ جیا ہے اس کی وجہ سے پولوشن ہو جاتا ہے پھر ہم انسان وہی گندا ایئر پی جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان میں بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی ذمہ دار بھی ہم ہی ہے
ہاں ہاں وہ وہی بات وہی بات جو آج کا آج کا جو انڈسٹریز ہے ان انہوں کا ان کا بھی بہت زیادہ رول پولوشن میں ہے جو گاڑیاں چل رہی ہے بہت زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں جن کو جن کی ضرورت ہمیں زیادہ نہیں تھی اگر ایک گاڑی کی ضرورت ہمیں ہم نے پانچ لائی ہے ان کا بھی رول پولوشن میں بہت زیادہ رول ہے وہ بھی پولوشن زیادہ کری ہے ان پہ بھی ہمیں بہت کام کرنا ہے یا جو انڈسٹریز ہے ان پہ بھی کام کرنا ہے ان کو بولنا ہے کہ ماحول کو خراب زیادہ نہ کیا جائے تاکہ جو جو ماحول ہمیں دے رہا ہے وہ وہ پھر نہیں ہمیں م ملے گا اور اس کی وجہ سے ہم جو
جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے اگر ہمیں ایک کلو اگر ہمیں ایک کلو میٹر دور جانا ہوتا ہے ہم ٹرانسپورٹ نکالتا ہے جن سے سڑکوں پہ دا ہوتا ہے دوا اٹھ جاتا ہے جن سے پھر ایر خراب ہو جاتا ہے ماحولتی ماحولت جسکی وجہ سے ہم ہم بیمار پڑ جاتے ہیں ہم وہی پولوشن ایئر پیتے ہیں جس کی ٹرانسپورٹ اگر ہمیں کہیں جانا ہوگا یہاں سے مطلب ایک کلو میٹر یا دو کلو میٹر ہم ٹرانسپورٹ نکالتے ہیں ان کی وجہ سے دھواں پھیل جاتا ہے اور پھر ہم وہی پیتے ہیں روٹی لانے لا ہوتا ہے یا کہیں بھی
ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں آپ کی بات بہت اچھی ہے بہت سوچ آپ کی ٹھیک ہے یہی بات ہمیں اوروں کچھ بھی سمجھانی ہے سمجھانی ہے ہمیں خود تو نالج مل چکی ہے مگر ایک اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے جو اپنے پاس نالج ہو وہ دوسرے جو بھی آپ کے پاس معلومات ہو سوسائٹی کے بارے میں سماج کے بارے میں اپنے کے بارے میں ہاں وہ دوسروں تک پھیلا فالال وہ دوسروں کے پاس پہنچانی ہے ان کو بھی بتانا ہے کہ کہ ایسا ہے پردوشن نہ کیجے پیڑوں کو مت کاٹے واٹر باڈیز کو خراب نہ کییا جائے تاکہ جو جو وہاں سے ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں پھر نہیں ملے گا وہ ہمیں ایک پروگرام لگانے ہیں تھوڑے سے اسکولوں میں ٹاپکس پہ جو ہمیں ٹاپک دے رہے وہ ہمیں بتانے ہیں ان کا ان کا جو ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو ہمیں بتانا ہاں ہاں ہاں
جب کبھی فیس بک پ سوسائٹی پہ کچھ چڑھانا ہوتا ہے وہ لگاتے ہے بس اسکول کو فیمس کرنے کے لیے لائکس آنے کے لیے پھر بعد میں وہ پیڑ ہی نکال دیتے تب جب ان کو ویڈیو اٹانا ہوتا ہے تب تو پیڑ لگاتا ہے پھر بع میں جب ویڈیو ختم ہو جاتا ہے پھر وہ پیٹ ہی نکال دیتے ہے
ہ وہ وہ بات ہمیں ان کو بتانی ہے کہ ہمیں فیم کے لیے نہیں ہمیں لائف سیو زندگی بچانی ہے پیڑوں سے ہمیں زندگی بچانی ہے اور آگے آنے والی جو نسلی نسلیں ہیں ان ان کو بھی بھی ہمیں پہنچانے ہمیں ان کے لیے بھی ریسورسز رکھنے ہیں جو ذریعارات ہیں ان کو بھی ہمیں ان کے لیے بھی رکھنے ہیں ٹھیک ٹھیک
اور جو ہمارے پاس علم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس ہی علم نہیں رکھے ہم دوسروں کو بھی اپنا علم پہنچائے جس کی وجہ سے وہ بھی ماحول یا کو صاف رکھے جس کی وجہ سے پھر اگر اس میں نے جیسے کسی اور کو بولا اپنے میں نے ایک دوسرے کو بولا ایسے ہی ماحولتی میں صاف صفائی کی باتیں بڑھ جائے گی جس سے ماحول صاف رہتا ہے
ہاں وہی وہی بات وہی بات ہے کہ جو جو بھی پروگرام کہیں پہ ہو اس میں پارٹیسپیٹ لے اس پہ اور اس میں بتائے لوگوں کو کہ ایسا ہے ماحول کے بارے میں یا کسی بھی اور اپنی زندگی کے بارے میں زندگی کو ٹھیک رکھو پازیٹیو پازیٹیوس ہوگئے اچھی اچھا سوچ رکھو ماحول کے بارے میں انسانوں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں سب کے بارے میں اچھی اچھی سوچ رکھو اور اپنی طرف سے دل صاف رکھو اور اچھے کام مطلب اچھے سے کام کرو سوسائٹی پہ بھی گھر میں بھی اچھے سے کام کرو تاکہ یہ زندگی بہتر بنے ہمیں اپنی زندگی خراب نہیں کرنی ہے اور دوسروں کی بھی زندگی خراب نہیں کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے سب کو کہ اچھی طرح سے رہے محبت سے رہے اور آپس میں محبت بانٹیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں
جی بالکل میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں آپ نے بات جو کہی ہے
مجھے لگ اور ہمیں جیسے ہم ہم ماحولیاتی کو گندا کریں گے ہمیں پھر وہ ماحولیاتی گندی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچاتی بہتانی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی پھر ماحولتی کو گندا کریں گے جس کی وجہ سے سب کچھ گندا ہو جائے گا
ہاں وہ وہی وہی وہی
جو ہمارے پاس اچھی نالج ہے ہمیں وہیں دوسروں تک پہنچانی
ہاں جو جو جو بھی گندی گندی نالج ہوگی یا گندے جو سوچ ہوں گے وہ دوسروں تک نہ پھول پھیلائے ہاں
سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے واقعہ ہو رہے ہیں
و واقع ہو رہے اور جو ہماری سوسائٹی میں ا فون وون زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا کام کرے تاکہ تاکہ ہماری آنکھ کہ ہاں ہاں فون لگے رہتے ہیں ہاں ہاں وہ وہ ہمیں کم وہ وہ ہمیں کم کرنے ہیں تاکہ ہماری جو
س چھوٹے بچے موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں پھر وہ کبھی فیس بک کھولتے ہیں وہ کبھی سوشل میڈیا کے واقعہ دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان پہ برے اثرات پڑ جاتے ہیں
برے اثرات ہاں جو بھی وہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے وہ پھر اپنے وہ سوچ پھر اپنے گھروں میں وہ استعمال کرتے ہیں انیں اسی وجہ سے ہمیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو فون نہیں دینا چاہیے تاکہ جو وہ دنیا کے بارے میں گندی جو نالج ہے وہ حاصل نہ کر سکتے کر سکے اور جو ان کی آنکھیں ہیں جو نقصانات ہیں ان سے دور دور رہے
ہاں ہمیں چاہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی نالج دیں ہم ان کو پڑھا سکیں جن کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر کچھ بن پائے اور جنگل کی بھی بہت ساری حفاظت کر سکے نہ کہ ان کو ایسی بری نالج د جن کو وجہ سے وہ بہت سارے جنگل کاٹے
ہاں ہاں آپ کے آپ کے پاس جو نالج تھی شکریہ اس کو مجھ تک پہنچانے کے لیے آپ کے آپ سے بہت اچھا لگا آ آپ نے بہت اچھی نالج ن
اچھا لگے چلیے اللہ حافظ
اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ